ہیلو
السلام علیکم
ہاں میں کہہ رہ سے ہوں آپ کھیرت سے ہو ہاں جی ہاں جی میں کہری سے ہوں آپ کھیرت سے ہو
ب خیریا سے ا جی کیا کر رہے ہیں
اچھا گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے
ہاں گھر میں سب کچھ ٹھیک ہاں ہاں ماشاء اللہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے
ممی پاپا ٹھیک ہے
وہی ہاں امی ابو ہمارے سب ٹھیک ہے
چلو ٹھیک ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ماشاء اللہ سب کچھ ٹھیک جی ہاں ہمارا کھانا ہو گیا میں تو بس آج پڑھ رہی تھی انٹرنیٹ کے بارے میں تو میں نے سوچا آپ سے آپ کو کال کر کے آپ تھوڑا گفتگو کر لیتے تی ہوں اس سے آ کو بھی جان ج بہت ساری چیزیں مجھے بھی نہیں پتتا ہوگی تو آپ مجھے بتا دیں گے
بالکل بڑھیا آج کے جدید دور میں بتاؤں گا کوئی بات نہیں آج کے جسی دور میں انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے یہ دنیا بھر کے لوگوں کو بالکل یہ دنیا بھر کے لوگوں کو آپس میں جڑنے اور معلومات تک پوری طور فرہم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے
بالکل صحیح ہے فرمایا آپ نے
اس میں زیادہ تر تعلیم کاروبار صحت تفریح اور رابطے کے شعبوں میں انٹرنیٹ ن بے شمار انسانیا انسانیہ پیدا کیا ہے تاہم جہاں اس کے بہت سے فائدے ہیں وہی اس کے کچھ نقصانات بھی ہے
صحیح فرما آپ نے ہر چیز کے فائدہ ہوتا ہے تو ایک نقصان بھی ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ماد ہم سے دیکھیے آج میں جتنا بھی دور چل رہا ہے ابھی دللی میں دیکھ لیجیے وہاں پہ نیوز نہیں چل رہی لیکن انٹرنیٹ کے مادھیم سے ہمیں ہر جانکاری مل رہی ہے
بالکل دست
اللہ کا شکر ہے کہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے ہمیں بہت ساری جانکاریاں مل رہی ہیں کہ کیا چل رہا ہے دیس میں ہے نا ہمیں کسی کی جانکاری لینی ہم ان سے فون میں بات کر سکتے ہیں ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے کسی کی ہے نا کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو ہم انٹرنیٹ کے مادھیم سے فون کے مادھیم سے انہیں پیسے دے سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں بائی چانس کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے ہے نا پہلے کا سمے ایسا تھا کہ ہم انٹرنیٹ نہیں تھا ہم چٹھیاں لکھتے تھے
بالکل بالکل
تو وہ ہماراری دس دن پندرہ دن میں جاتی تھی اور اس کے بع جب وہ ہمیں چٹھیاں لکھتے تھ تو مطلب ایک مہینے بعد ہمیں ان کی خبر ملتی تھی کہ وہ کیسے ہیں اب تو ہم ترنت کال کرتے ہیں ہم سام سے ویڈیو کال کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ روبا رو ہو کے ایک دم ایک دم سامنے بیٹھ ایک دم روبرو ہو کے ہم ان سے بات کر رہے ہیں
بالکل صحیح فرمایا
ہوں
انٹرنیٹ کا بالکل تو انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم دنیا ایک برقی معلومات چند سیکنڈ میں حاصل کر سکتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہ
طلبہ اپنی پڑھائی کے لیے آن لائن کتابیں لیکچرع تعلیمی ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے ہیں کار کوباری افرادیا اپنے کاروبار کو انٹرنیٹ کے ذریعے فروغت کر کر دیتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہمارے بہت زیادہ ضرورت کی چیزیں آج ڈیٹ میں اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہمارا ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے جسن نیٹ ختم ہو جاتا ہے ہمارے موبائل کا ریچارج ختم ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا اب اس میں انسان پریش ان ہو رہ تھا کیونکہ وہ ہماری بیسک نیڈ بن چکی ہے
جبکہ لوگ ای میل ویڈیو کال اور سوشل میڈیا کے ذریعہ اپنے عزیزوں سے آسانی سے رابطہ رابطے میں رہتے ہیں
ی یار بالکل صحیح فرمایا آپ نے اللہ کا شکر ے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ سے ہے اور ہمیں اچھے طریقے سے کو یوز کر رہے ہیں بچوں کو بھی ہم پڑا پاتے ہیں ہے نا بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پت ہوتے ہے اسلام کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ب پتا کر کے اپنے بچوں کو کو پڑھا سکتے ہیں ان کو اچھی تصبیت دے سکتے ہیں اچھے سے بتا سکتے ہیں جس سے ان کو صحی جانکاری ملے اسکول کے بارے میں پڑھا سکتے ہیں ان کی پڑھائی کے بارے میں پڑھا سکتے پینس خود بھی ایسے کہیں جانا ہوتا ہے پہلے تو ایسا تھا کہبھی ہمیں کہیں ٹرین سے جانا ہوتا تھا تو ہم ریلوے اسٹیشن جاتے تھے نیرسٹ بس اسٹینڈ جاتے تھے کہ ٹکٹ بک کروانے کے لیے آج ہم گھر بیٹھے آ نی آن لائن ٹکٹ بک کر سکتے ہیں کہیں بھی جا سک ہیں ٹرین کب آ رہی ہے ٹرین کتنی گھنٹے لیٹ ہے ٹرین کس دن ہے ہے نا یہ ساری جانکاری ہمیں فون پہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے ایسے ہمارے سمے کی بھی بچت ہوتی ہے اور مارکیٹ میں بھیڑ باڑ کا ماحول بھی نہیں رہتا ہے ماحول بھی اچھا رہتا ہے اس سے ماشاء اللہ اس اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ہر چیز سے دور رہتے ہیں فال
بالکل بالکل صحیح فرما صحیح فرما آن لائن خریداری بینکنگ اور سرکاری خدمات نے بھی زندگی کو زیادہ آسان بنا دیا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ آج کے دور میں ان انٹرنیٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہماری بیسک نیڈ بن چکا ہے
بالکل بالکل بالکل بالکل دوسری طرف انٹرنیٹ کے کچھ نقصانات بھی ہے نا اس کا ضروری سے زیادہ استعمال اس کا ضروری سے زیادہ استعمال وقت کا ضائع پڑھائی میں کمزوری اور صحت کے مسائل جیسے آنکھوں کی تکلیف نیند کی کمی ذہنی دباؤ باعث
صحیح فرمایا آپ نے بالکل بالکل صحی فرمایا کہ ہمیں ہر چیز کا اگر فائدہ ہوتا ہے تو اس سے نقصان بھی ہوتے ہیں اس سے آج کل کے ہم تو ہم پرانے جنریشن کے ہم دونوں چیزوں سے لیکن آج کے بچے انٹرنیٹ کے ا پیچھے اتنا زیادہ پاگل ہوئے پڑے ہیں کیوںکہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے باڈی کو بھی ادھر ادھر کرنا چاہیے مطلب کہیں آنا جانا چاہیے کچھ کام ہمیں جا کر بھی کرنا چاہیے ہر کام ہمیں انٹرنیٹ کے مادھیم سے نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمارا مائنڈ ڈولپ نہیں ہوتا ہے ہے نا باڈی میں کا جو ایک اسٹیمناا ہوتا کہیں کام کرنے کا مائنڈ کا ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے کہ ہمیں جو مائنڈ ہمارا ورک کر رہا ہے ایک اسمارٹ ورک کرتا ہے ہمیں باہر جا کے ہی پت چلتا ہے ہم گھر میں بیٹھ کے آن لائن چیزیں کر لیں گے لیکن ہمارا دماغ صرف اتنے ہی تک سیمت رہ جائے گا
بالکل صحیح فرمایا بالکل
کر پائیں گے لیکن ا اس سے ہوتا ہے کہ ہم ہمیں باہر جانا چاہیے وہ بھی ہمارے باڈی کے لیے بھی اا ہمارے ہاتھ پیر بھی چلنا ضروری ہے نہیں تو آنے والے سے میں ہم تھوڑی دور پیدل چلیں گے ہم تھک جائیں گے
بالکل بالکل سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال نوجوانوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں سے افل کر دیتا ہے اس کے علاوہ چھوٹی بالکل بالکل اس کے علاوہ چھوٹی معلوماتیں سائبر سائبر کررائم سائبر جرم سائبر آن لائن آن لائن آن لائن فڈ اسٹورز اور ذاتی معلومات کی چوری جیسے خطرات بھی موجود ہے جن سے محتط رہنا ضروری ہے ہیکرز ہیکرز ہیکرز بھی ہوتا ہے بالکل بالکل
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہیکرس وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے یہ بھی چیز ہوتی ہے نا یہ آج کل انٹرنیٹ اچھا تو ہے لیکن برا اتنا ہے کہ ایک او ٹی پی سے ہمارا پورا بینک اکاؤنٹ پورا خالی ہو سکتا صرف ایک او ٹی پی سے ہماری ایک لط اور ہم وہ بہت زیادہ ہمیں بڑا نقصان بھی دے سکتا ہے اس لیے ہمیں انٹرنیٹ کا بہت سادانی کے یوز کرنا چاہیے ہمیں بچوں کو جیسے موبائل دینا چاہیے لیکن ہمیں بچوں کو صرف پڑھائی کے لیے موبائل دین چاہے ہمیں کھیلنے کے لیے موبائل نہیں دا چاہیے چاہیے اس سے ہمارے بچوں کا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوتا کیوںک ابھی ہی بچوں کام ہے کہ بچوں کا مائنڈ ڈیولپ ہو اور بچے فون لے کے اگر گھر میں بیٹھیں گے کھیلیں گے نہیں تو ان کا مائنڈ ڈب ڈب نہیں ہوگا ان کی باڈی میں گروت نہیں ہوگی ان کے ہارمونس بیلنس نہیں کریں گے ان کا سب کچھ سنتلن بگڑ سکتا ہے بچے غلط چیزیں سیکھ ہیں آج کل کے موبائل کی دنیا میں دیکھیے بچوں کو نہیں پتا ہے کہ کیا انٹرنیٹ میں چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا انہیں جو چیزیں دیکھ رہی ہیں بچے وہی چیزیں سیکھیں گے تو اس لیے ہمیں بچوں کوے موبائل کو دور رکھنا چاہیے ہے نا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے صحیح جان ائم رہیں گے بچے کھی بھی غلط موبائل میں رہ ہیں ترنت ہمیں بچوں کو روکنا چاہے کہ نہیں یہ لط ہے اور یہ صحی صرف پڑھائی کے لیے ہی بچوں کو موبائل دا چاہیے گیم کھیلنے کےے فالتو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہے نا وقت ظاہر ہوتا ہے صرف ریل دیکھنے میں آج کل لوگ ریل میں گ آج کل کے بچے صرف ریل دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اپنے کام کی چیزیں آپ دیکھو لیکن فالتو کا ٹائم پاس مت کرو
بشک آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ ایک نہایت ہی مفید ایجاد ہے لیکن اس کا صحیح اور متوازن استعمال ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اگر ہم اگر ہم اس سے تعلیم تعلیم تقی تحقیقات اور مصیبت م مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے نقصانات سے بچنے کی کوشش کرے تو انٹرنیٹ ہماری تی انٹرنیٹ ہماری تارکی اور کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے
جی بالکل صحیح فرمایا اور جس طریقے سے ہماری ترقی ہی میں مدد کرتا ہے اسی طرح اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ ہمیں اس راستے سے بھی ہٹا سکتا ہے اسی کے مادھیم سے ہم نیچے بھی گر سکتے ہیں جیسے جیسے ہم اوپر بڑ رہے ہیں ویسے ویسے نیچے بھی گل سکتے ہیں
بالکل صحیح فرمائے اس لیے ہمیں چاہے کہ انٹرنیٹ کو ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرے
صحی فرمایا آپ نے ہمیں ایک ذمہ دار ویکری کی طرح ہے ذمہ دار انسان کی طرح اس کو یوز کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے فالتو کا غلط چیزیں کا امپیکٹ نہیں آتا ہے اور ہمیں ساودھانی ضرور برتنی چاہیے کہ ہمیں ہم کسی غلط او ٹی پی آج کل فراڈ کال آتے ہیں آپ او ٹی پی بتا دیجیے آپ کا یہ بینک سے کال جبک بینک کا بھی کال آپ کو نہیں کرتا ہے او ٹی پی کے لیے بینک ہمیشہ منع کرتا ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنا موبائل کا او ٹی پی شیئر نہ کریں
بالکل صحیح فرمایا
ہوں اس سے فراڈ ہوتا ہے ہمارے پیسے کٹتے ہیں بینک پھر ہمارے بینک کو بلیم کرتے ہیں ہے نا تو اس میں یہ چیز ہے ہمیں بہت ساری ساھانیاں برتنی چاہیے ہمیں کسی بھی انجان ویکتی کو تو اپنا فون نہیں دینا چاہیے
بالکل صحیح فرمایا بالکل بالکل اچھا چلو ہم اگلے چلو ٹھیک ہے ہمیں ابھی مجھے بلا رہے ہیں ڈیڈی تو بعد میں ہم بات کریں گے انشاء اللہ تو اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات اوکے اوکے بائے بائے
اوکے اللہ حافظ